ہیلو تمہاری آواز نہیں آ رہی ہیلو
ہلو اب آ رہی ہے
ہاں ہیلو کیسی ہو ہاں آ رہی ہے
میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو
کیا کر رہی ہو میں بھی ٹھیک ہوں کھایا کھانا
آب کھاریوں ہوں
کھ تب سے یی تم نے نہیں کھانا کھایا
نہی آب کھاریوں ہوں کیونکہ مجھے گرمی میں زیادہ کھانا ہی نہیں آتا ہے کھانا اب زبردستی کھا رہی ہوں اب کیا کروں کھانا بھی تو نہیں چھوڑ سکتے نا
پہلے بولا نا مجھے لگا تم کھانا کھا رہی ہوگی
نہیں میں تب نہیں کھا رہی تھی میں نے بولا ابھی میں نے کھانا نہیں کھایا اب میں کھانا کھا رہی ہوں تم نے کھایا
ہاں میں نے کھا لیا تانیہ نے اچھا چکن بنایا تھا
مجھے لگتا ہے اس نے میں
ہاں ہاں تم کیا بو رہی ہو وہ بڑا مرغا تھا وہ تو چھوٹا چوزا تھا
ہاں وہی لگتا ہے بیچارے کیسے مارا ہوگا اس کو
بول رہے ہیں نا اس کو بیچارے کو چزے کو سب کچھ نکلا تھا باہر اس کو بچے فٹ بال کی طرح کھیل رہے تھے
وہی نا بیچارہ کھیلنے کی چیز تھی وہ کیا بچاری اس میں جان تھی
وہی نا بچارا پھر بھی زندا اس کو
ہاں
میں تو کھڑکی پہ بیٹھی ہوں مست ہوا پی رہی ہوں میں بہت زیادہ گرمی ہے
ہوا آ رہی ہے
ہوا
ہ مجھے تو کھڑکیا اگر میں کھڑکی میں بیٹھوں گی میں کھڑی میں بیٹھنے کی کوئی جگہ تو ہے نہیں جہاں میں ہاوا لے لوں اس لیے میں فین سے ہی ہاوا لے لیتی ہوں
ہونے کہ کل بولا کمپیوٹر سرنے کل سے ساڑھے سات صبح آنا کمپیوٹر پڑھنے اور پھر جایا کرنا کالج
ہیلو
میں نے کہا کمپیوٹر سر نے بولا کہ کل سے ساڑھے سات آیا کرنا کمپیوٹر پڑھنے پھر جایا کرنا کالج
او تمہارے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی سات بجے اٹھنا پھر کتنے بجے چھٹی ہے
دو بجے ہوتی ہے نا دو ڈائی بجے ہر ایک کالج کو چھٹی
ہمارے کالج میں تو ایسا سین نہیں ہے میں نے تو سنا ہمارے کالج میں جب چاہے تب نکل سکتے
وہ تم لوگ کو ابھی فلحال کے لیے ان لوگوں نے چھوٹ ڈالیے کیونکہ جب تک ہم لوگ یہ ہو جائیں گے فیمیلیئر ہو جائیں گے مطلب گل مل جائیں گے کالج میں پھر اتنی اسٹرکنیس یہ لوگ کریں گے تم دیکھنا
میں نے تو ایسا کبھی نہیں سنا پتہ نہیں کیا
دیکھتے ہے اب آپ تو ہمیں پہلی بار جانا ہے کال وہ تو کالج جا کے ہی پتہ چلے گی ہے نا
ہاں پتا نہیں کیسا رہے گا ہمارے کالج
اور تمہیں کیسا لگا تانیہ کا پتی کیا لگتا ہے کیسا ہے وہ
اچھا ہے لیکن تانیا مجھے لگتی ہے زیادہ نخرے دکھاتی ہے
تو کشمیری بات آتی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھاچاری کو
سمجھ آتا ہے تھوڑی وہ یہاں کی ہے وہ تو باہر کی ہے مگر میں بول رہی ہوں اپنے پتی کے سامنے نخرے دکھا رہی تھی کیونکہ اس کا پتی آیا تھا نا اس لیے نخرے دکھا رہی تھی
ہاں ہاں اب بہت ٹائم کے بعد آیا تھا نا
بہت فیری ہو گے تم چلو خیر اچھی بات ہے
ہاں
اور بتاؤ تم
اور کیا آج کل پانی میں بہت زیادہ ہادسہ ہو رہے تم نے سنا وہ پرسوں وہ مر گیا ہے بچہ پانی میں
ارے پانی کا کے چھوڑو باہر کا کیس سنتی ہو تم
نہیں کیا ہوا ہے کچھ
ہاں ایک لڑکی نے اپنے پتی کا اس نے اپنے پتی کو مارا ہے
ہوں
ہاں اس کے بعد اس کو جو ہوتا ہے نا واش روم
اچھا ہاں میں نے وہ اس پہ دیکھا میں صبح دیکھ رہی تھی کیسی بیویا ہے یعچ اللہ بچائے
کو مارا ہے پھر پولیس اسٹیشن گئی ہے وہاں بولا ہے کہ میرا پتی مسنگ ہے وہ نہیں مل رہا ہے ہمیں ا وہ اسی نے اس کو مار کے یہ چھپایا تھا دفن
نہیں نہیں ہاں میں نے دیکھا ہے پتہ نہیں کیوں مار را تھا اس کو ایسی بیویا ہوتی ہے یہ باہر ہوتی ہے ایسی
میرا ط اس نے بولا کہ میرا پتی شراب پیتا تھا مجھے مارتا تھا اس لیے مجھے اس کو مارنا پڑا
نہیں نہیں اس چھوٹ دیتی مان کیوں تھا کسی کی زندگی کیوں خراب کرنا
ہاں چھوٹا لکھ دے دیتی
ہاں کسی کی زندگی کیوں خراب کرنی
تو اسی پتا نہیں باہر کی لڑکیوں کو کیا ہوا ہے لڑکوں پہ آج کل بھروسہ لڑکوں پہ آج کل تو اب لڑکیوں پہ بھی بھروسہ نہیں رہا
کہاں ہاں اگر کسی کو کوئی پسند نہیں اس کو چھوڑ د کیوں ان کی جان زندگی
ہاں مارنا کیوں ہے مار کے پھر کیا ہو جائے گا آخر کار وہ سچ باہر آ ہی جاتا ہے
وہی نا وہ آ ہی جاتا ہے
تک سکس فورٹی فورٹی فائیو ڈیز تک اس نے اس کو رکھا تھا بند کسی کو پتا ہی نہیں چلی تھی اس کے بعد ا تو وہ اس کے بعد اس کو کھوجا ہے اور بہت دنوں کے بعد آخر کار سب کے سامنے وہ آ ہی گیا
ہاں میں نے سنا یہ سب کچھ بننا کیا
اس لیے اب بھروسہ ہی نہیں رہا کسی پہ
پتا نہیں گرمی کیوں اتنی زیادہ ہے گرمی کیوں نہیں کام ہو رہی ہے گرمی بہت بہت ہوت ہے گرمی
کیسے کام کیونکہ یہ یہ جو موسم کہاں کھا ہے ابھی میں کھا ہی رہی ہوں مجھے اتر ہی نہیں رہا ہے گالے سے
ہ نا تھوڑا سا یاد آئی تو اس لیے
ہاں چکن وغیرہ کہایا تو وہ بات بولی تم نے کیسے ہاسا
کون سی بات اچھا وہ ویڈیو جو دکھایا
آب ہاں ہاں
نہیں وہ چوزے والی
ہ چوزے والی بات
تم نے بولا بھی اسے اسی کو پکایا ہوگا بول رہی تھی وہ تانیہ بول رہی تھی مجھے مجھے اتنا زیادہ یہ ہوا میں سوچ رہی تھی میں اس چوزے کو جو اندر باہر نکلے تھے وہ سارے چیزے میں اندر ڈال دی واپس پھر اس کو سئی سے سلتی
کیا کیا بکواس بولا اس نے پھر بھی وہ تو مار چکا تھا نا
وہی نا جیسے تھوڑی زندہ ہو جاتا سوئی سے
ہاں مر تو گیا ہوگا اب پت نہیں کس نے اس کو اٹھایا کھایا ہوگا
اس کو لیا ہوا کسی جانور نے
ہاں مجھے لگتا ہے اس کو لیا ہوگا یا تو اس کو لیا ہوگا کبوت تر نے یا تو اس کو لیا ہوگا گھٹ نے
ا اسکوہ
ویسے ہی چھوڑ ہو پٹوڑی
وہ نوشاد افشاء کاا پتی کتنا پاگل ہے وہ بولتا اس کو ہے نا وہ بانجا جو جس کو نا ہم نے پرسو دیکھا وہ اس کا ہے بہن کا بیٹا بولتے وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں لڑائی سنا تم نے
فری ہو
مجھ ہے نا افشا جس کا نا وہ بن جایا ہے باہر سے
ہاں
وہ دونوں کرتے ہیں اس کے ساتھ لڑاھائی تم تو ہمارا کھاتا ہے تو بھی پیسے دیا کر مفت کا کیوں کھائے گا مفت کا کیوں کھائے گا پیسے دیا کر
اس کو لڑائی کرتی مفت کا کیوں کھاتا ہے
ہاں تو بھی خرچ میں پیسہ دیا کر کرایہ دیا اگر پھر ان کو تانیہ نے سمجھایا تو یہ تو اب بچہ ہے تو پانچ سو روپئے دن کا کاماتا ہے اب ہم لوگ کھدی گا خھنگار بیے گا
ہاں یہ بھی بات
ورنہ ماسی جو ہے ماں ہوتی ہے پھر تھوڑی یہ کرنا چاہیے
باہر کوئی باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں ان پہ کہاں انسانیت ہوتی
سام میں نہیں کھولا تھا کہاں جا رہی ہو افشا سیدھے پوچھا تھا ا آفشہ گئی اپنے کے ساتھ کہی نکال رہی تھی کمرے میں تو اس کو سب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو میں جو اسے بولا پیشاب کرنے جا رہی ہوں پتی کے ساتھ ذرا یہاں یہ ہو
اس نے ایسا بول ہے بدتمیز لڑکی نے مطلب انکو شرم نہیں آئی بولنے میں یہ بات
تو ہاں
مطلب کیا
تانیہ کا پتی پھٹ گیا ہنستے ہنستے بڑے سیدھے بولا استے اس کو شرم ہی نہیں ہے
وہیں نہ تو شرم کہاں ہے بے شرم ہے وہ
ہاں یہ سب نہیں کہنا چاہیے
ہاں آب کیا کریں
کون ان میں بڈ بڈگ میںتا ہے نہیں وہ وہ وہ کیا ہوا ہے ہاں چھوڑو نا ہمیں کیا ان کے کرنے ہاں ان کو نخرے ہے باقیوں کو جیسے پتا نہیں کون ہے وہ لوگ پتا نہیں کیسی ہوگی اب کالج لائف ہماری ہے نا
ہاں نہیں تو کیا
کالج لائف کیسی ہوگی ہم اب اچھی لائف ہونی چاہیے
کیوں نہیں ہوگی ضرور ہوگی
اب لانا کل تم سارا یہ لانا کل پھر پرسوں سے ضرور جانا کالج
ہاں میں سوچ رہی ہوں وہی کل تو مجھے بہت سارے کام کرنے کل اسکوٹی کا بھی جگاڑ کرنا اس کے بعد کپڑے بھی لان یونیفارم بھی لانی ہے اس کے بعد مجھے شوز وغیرہ لانے ہیں
تم نے میری تم نے میری اسٹوری دیکھی کیا میں نے اتنی اچھی اسٹوری چڑھائی
کس پے
انسٹاگرام پہ
نہیں میں نے نہیں دیکھی کوئی بات نہیں مجھے دکھانا میں دیکھوں گی
ہاں دیکھنا تم تمہیں زیادہ کون پسند ہے میں کہ میری چھوٹی بہن تمہیں کون زیادہ پسند ہے میں کے میری چھوٹی بہن
ھمم دونوں
سب سے زیادہ اا
نہیں دونوں
ہمم
دونوں
اچھ دونوں
میں ایک نہیں بتا سکتی مجھے دونوں پسند ہے
ہاں